السلام علیکم السلام علیکم میں ڈاکٹر احمد بات کر میں ڈاکٹر میں ڈاک ٹر بات کر رہی ہوں میں ڈاکٹر بات کر رہی ہوں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں
اممم میرا نام
نام نہیں بولیے
اسلام ڈاکٹر صاحبہ میں پچھے تین رہ رہاوں سے طبیعت خراب کر رہی ہوں اس لیے آپ کو
ہاں اچھا کیا آپ نے فون اچھا کیا آپ نے فون کیا بتائیے آپ کو کیا تکلیف ہے
مجھے بخار ہے گلے میں درد ہے پورے جسم میں درد رہتا ہے خوش کھاسی بھی ہے اور بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ
کیا آپ نے اپنا بخار چیک کیا
جی ڈاکٹر صاحبہ کل رات میرا بخار تقریبا ایک سو ایک ڈگری فارن
اچ
ہائیسٹ تھا
ایک سو ایک ڈگری فرن ہائٹ تو اچھا خاصا بورا بخار ہوا کیا آپ نے کوئی دوائی لی ہے
جی میں نے دو مرتبہ پیرسٹون لی تھی کچھ دیر کے لیے بخار کم ہو گیا لیکن پھر واپس آ گیا
کوئی بات نہیں آپ بالکل بھی فکر مت یہ کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیے کیا آپ کو سانس لینے میں دشواری یا سینے میں درد تو نہیں ہے نا
نہیں ڈاکٹر صاحبہ سانس تو ٹھیک آ رہی ہے لیکن نگلتے وقت گلے
ہاں
میں بہت مجھے نہیں پاتی پا رہی ہوں
کوئی بات نہیں مجھے آپ یہ بتائے کہ آپ کھانا اور پانی صحیح مقدار میں لے لے صحیح مقدار میں تو لے رہی ہے نا
پانی اور چائے تو پی رہی ہوں لی کن بک بھوک بالکل بھی نہیں لگ رہی ہے مجھے
ہمم ٹھیک ہے وائرل انفیکشن میں ایسا ہونا بہت عام بات ہے ایک کام کیا کیجیے آپ پانی زیادہ پیے پیے تاکہ جس میں پانی کی کمی نہ ہو کیا حال ہی میں آپ کسی بیمار شخص کے رابطے میں تو نہیں آئی ہے نا
کو
گزشتہ ہفتے شدید نظر اور زکام تھا
نزلہ اور زکام ممکن ہے آپ کو انفیکشن وہیں سے ہوا ہو ا کیا آپ کو کسی ا دوا سے الرجی یا کوئی پرانی بیماری تو نہیں ہے نا
پرانی بیماری ہے
الرجی نہیں ہے اور کوئی پرانی بیماری نہیں ہے آپ یہ بتے آپ کی علامت دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے عموما یہ چند دن میں آرام مناسب یہ چند دن میں آرام دے گا آپ ایک کام کیجیے مناسب غذا اور احتیاط سے ا ٹھیک ہو جات تا ہے یہ ٹھیک ہے
جی کیا مجھے اینٹی بایوٹک لینے کی ضرورت ہے
ا خیر مجھے لگتا ہے ابھی نہیں لیجیے آپ اینٹی بایوٹک صرف بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہے وائرس پہ نہیں کام کرے گی بلا ضرورت اینٹی بایوٹک لینا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے
پھر مجھے کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ
مجھے لگتا ہے بخار کی صورت میں ضرورت کے مطابق پیرسٹمال لیں ا زیادہ پانی پیے اچھی طرح آرام کرے ا نیم گرم پانی نیم گرم نمک والے پانی سے گرارےکریں اور ہلکی فلکی غذائیت سے بھرپور غذا کھائے
اچھا اچھا ڈاکٹر صاحبہ کیا میں کل دفتر جا سکتی ہوں
دیکھیے دفتر جانا نہ جانا آپ کی ضرورت کے مطابق ہی ہو سکتا ہے پر میری رائے اگر آپ چاہتی ہے میری رائے ہے کہ آپ ایک یا دو دن مزید گھر پر آرام کریں خاص طور پر اگر بخار ابھی بھی موجود ہے تو آپ کو مجھے چاہیے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو چاہیے اپ آرام کرے آرام کرنے سے جلد صحت یاب ہوں گے اور دوسروں کو بھی انفیکشن نہیں پھیلے گا اگر آپ اس صورت میں دفتر جائیں گے کیا پتا آپ کا وائرل دوسرے تک پھیلے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ آپ کے دفتر میں پہلے بھی کوئی بیمار تھا ان کا وائرل آپ کو لگ گا پھر آپ کا وائرل دوسرے کو لگے گا اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ کچھ دن گھر پہ رہ کے آرام کرے انشاء اللہ جب آپ بہتر فیل کریں گی تب آپ واپس جا سکتی ہے اور میری رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پیرسٹامال لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے ا اچھی طرح آرام کرے بہت اچھی طرح آرام کرے پانی پانی بہت بہت مقدار میں پیجیے گا اور نیم گرم پانی کیونکہ ا گلے میں لگ رہی ہے کچھ کھانے سے تو نیم گرم نمک والے پانی سے گرارے کرتے رہیے گا اور جیسے کہ میں نے آ کو کہا ہلکی پھلکا ہلکی پھلکی غذائی اس سے بھرپور غذا کھائیے ٹھیک ہے مطلب ہلکا جو آپ کی جو جلدی ا ہضم ہضم ہضم ہو وہ غذا کھائیے اور بھرپور کھائیے انشاء اللہ آپ صحت یافت ہو جائیں گی
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کیا مجھے اور کسی بات کا خیال رکھنا چاہیے
ہاں جی ہاں جی بالکل آپ کو اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اگر بخار پانچ دن سے زیادہ رہے مطلب یہ جو آپ کی جب سے بخار چل رہا ہیں تب سے پانچ دن کا میں کہہ رہا ہوں پانچ دن سے زیادہ رہے سانس لینے میں اگر آپ کو کوئی دشواری ہو یا پھر سینے میں شدید درد ہو بار بار کہ آئے یا طبیعت مزید خراب ہو جا تو فورا فورا کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے اس میں آپ کو کوئی دیری نہیں کرنی چاہیے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ احتیاط دائی سے بہتر ہے
ٹھیک ہے
اگر تین سے پانچ دن میں بہتر ہی نہ آئے یا علامت بڑھ جائے تو پھر خون کے ٹیسٹ یا گلے گلے کا معائنہ کروایا جا سک تا ہے فی الحال اس کی ضرورت نہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بھی کہا اگر آپ جس دن ساک و بکار ہے اس دن سے تین یا پانچ دن اور بہترین نہیں آ رہی تب جا کے ہم آپ کا خون کے ٹیسٹ لیں گے یا اکثر گلے کا معائنہ آپ کروا سکتی ہیں اگر مجھے لگتا ہے فی الحال آپ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے
جی ڈاکٹر صاحبہ کیا میں ٹھنڈی چیزیں کھا پی سکتی ہوں
بہتر یہ ہے دیکھیے آپ عجیب ہی سوال پوچھ رہے پہلے اپ گلے میں لگ رہی ہے پھر آپ ٹھنڈی چیزیں کیسے کھائیں گی بہتر یہی ہے کہے مشروبات سے پرہیز کرے آپ بالکل بھی ٹھنڈا کچھ بھی نہ آپ کھائے نہ پیے نیم گ رم پانی جیسے میں نے پہلی بھی کہا نیم گرم پانی کے نمک سے گرارے کرنے ہیں تو میں آپ کو کہتی کہ ٹھنڈے پانی سے گرا گرارے کیجے ٹھنڈا بالکل بالکل ٹھنڈے سے آپ کو پرہیز چاہے وہ پانی ہو برف ہو نیم گرم پانی کا استعمال سوپ اور گرم چائے آپ کے گلے کے لیے
کیا میں ورزش کر سکتی ہوں
ابھی نہیں ہاں مکمل صحت یاب ہونے تک آرام کرے کیونکہ جسم کو بیماری سے لڑنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بڑی تفذیل سے سمجھایا
مگر آپ میری بات پھر سے یاد رکھیے گا آپ ابھی ورزش نہیں کیجیے گا کیونکہ آپ اب بخار کی وجہ سے جو جسم ہے وہ بہت کمزور ا کمزور محسوس ہوتا ہے بہت تندرستی نہیں ہوتی ہے انسان میں جب آپ مکمل صحت جب تک آپ مکمل صحتیاب نہ ہوں ا تب تک آرام ہی کرے کیونکہ جسم کو بیماری سے لڑنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی
جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ
جی خوش رہیے دوا وقت پر لیجے پانی زیادہ پیجیے اور اور ایک اچھی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو اچھی نیند لینی چاہیے جتنا آپ زیادہ آرام کریں گی اپ اچھی نیند لیں گی اتنا آپ جلدی بہتر ہوگی
ان شاء اللہ میں تمام ہدایت پر عمل کروں گی آپ کا بہت شکریہ بہت زیادہ ش کریہ
کوئی بات نہیں اگلی بار آپ کو ایسا آگ ویسے اللہ بچائے کہ نہیں کچھ بھی آپ کو بیماریوں سے بغیر آپ کبھی بھی بجھجھک فون کر سکتی ہو اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تکلیف بڑھ رہی ہے تو اب جلد سے جلد ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور احتیاط برتیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو جلد صحت عطا فرمائے آپ اللہ تمکو کو جلد سے جلد سے عطا فرمائے اگر چند دن میں طبیعت بہتر نہ ہو یا نئی علامت ظاہر ہو تو دوبارہ مجھ سے ضرور راب طہ کیجیے گا تب تک کے لیے تب تک کے لیے شکریہ
ضرور ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اتنی تفصیل سے سمجھایا کہ کیسے کیا کرنا چاہیے آپ کا بہت شکریہ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت آپ بیججھک کال کیجیے گا
مجھے مریض سے کیا ضرورت ہوگی مریض کو میری ضرورت ہوگی ویسے چلیے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا
جی آپ بھی ڈاکٹر صاحبہ